وہ
رافش بو السلام علیکم
وعلیکم السلام کیسی ہیں فرمائیے آج تو بہت دنوں بعد ہی آتی ہے آپ نے
جی آپ نے بھی تو بہت دنوں بعد یاد کیا
بالکل ماشاء اللہ ہم تو آپ کو دیتے ہیں دیکھتے ہیں کہ آپ بہت بزی ہو کیونکہ نا ہم لوگ چاہتے ہیں کہ جو کوئی بھی اپنا کام کر رہا ہے اس کو ڈسٹرب نہ کریں اور آج آپ نے ہمارے لیے سمے نک چلا اس کے لیے بہت بہت شکریہ
جی جی جی ایسا کہ کر آپ سر میں جمات کر کیجیے
اور بتائیے میں نے تو آپ کو اس لیے یاد کیا کہ ہم لوگ ابھی ایک چھوٹا سا پلان بنا رہے ہیں کہیں گھومنے کا تو چلنا ہے کیا آپ کو ہمارے ساتھ
جی جی بالکل چلیں گے آپ کہاں جانے کا من ہے آپ کا
سب سے پہلا میرا من ہے کہ ہم اجمیر سے لیں گے جہاں کی یہ خواجہ جی کا در درگاہ ہے وہاں کے پہاڑیاں ہے وہاں کا الگ الگ جگہ ہیں الگ الگ جگہ کو دیکھنے کا ایک الگ ہی سکون ہے ماشاءاللہ اتنی خوبصورتی ہے وہاں کی اس درگاہہ کی اتنی خوبصورتی ہے کیا ہی کہیں آپ کو جب آپ چلو گے نا تو آپ کا خود بھی من کرے گا کہ وہاں سے نہیں آئیں وہاں اللہ تعالی سے اپنی رحمت مطلب ارداس کریں وہ ساری چیزیں ہیں ادھر دیکھنے کے لیے بہت اچھی جگہ ہے
جی جی جی بالکل صحیح کام میں بھی سوچ رہی اسواراج میں گھومنے چوں بہت اچھا خیال ہے اجمیر کی جت اور یہاں کی جگہ دیکھنے کا میرا بھی من ہے سب سے پہلے ہم جائیں گے وہاں جا کر کر دعا کریں گے اور کچھ سمے سکون سے بتیں گے اس کے بعد چلے گئے وہاں کا نظارہ بہت سندر ہوتا ہے جلے کے کنارے بیٹھ کر ٹھنڈی ہا بہت اچھی آتی ہے اگر سمے ملا تو تو بھی دیکھیں گے وہاں سے پورے شہر کا سندر درشیہ دکھائی دیتا ہے جب ہم اجمیر میں
اللہ کیا آپ نے درست فرمایا کہ جب ہم شہر کا نظارہ وہاں سے جھیل پرہ سے بیٹھ کے دیکھیں گے وہاں کا نظارہ بہت خوبصورت ہے ماشاء اللہ اس کی خوبصورتی خدا نے اتنی خوبصورتی بنائی ہے بہت زیادہ خوبصورتی وہ وہاں بیٹھ کے پورے شہر کا ایک نظارہ دیکھنا وہاں بیٹھ کے ہے کہ پکچرس لینا اوپر جھیل کے کنارے اپنی پکچرس لینا بہت خوبصورت جگہ ہے میرا تو من یہی ہے کہ ہم لوگ کیوں نہا ساتھ میں کیمرا بھی رکھیں گے
جی جی بالکل بالکل اتہس اس چیز کا اتہس پرگتی سندرتا دونوں کا آنند ملے گا کیکہ ہم جب اجمیر جائیں گے تو ہمیں وہاں کا اتہس بھی جاننے کو ملے گا وہاں کی پرگتی کی بارے میں جاننے
بالکل بالکل وہاں کی بالکل صحیح فرمایا آپ نے درست کہ وہاں کی اتہاس جاننے کا بھی معلومات ہوگا وہاں کیا ہے اس کے بارے میں بھی ہمیں معلومات ہوگا وہاں کے لوگ کیا کرتے ہیں اس کے بارے میں بھی ہمیں معلومات ہوگا وہاں کی مہییں وہاں کی عورتیں کیا کرتے ہیں کیونکہ ہاں جگہ جگہ کو گھومنے کا ہی ایک ادایش نہیں ہے وہاں کے لوگوں کے بارے میں جاننے کا بھی میرا ایک بہت بہت سکون مطلب وہاں کے لوگوں کے ایک گھومنا ایک ذریعہ ہے وہاں کے بارے میں جاننا میرے لیے بہت اتسکتا کی بات ہے
جی بالکل صحیح کہا آپ نے اور کہیں اچھے سے ریسٹورنٹ میں جا کے کھانا بھی کھائیں گے ہمیں صاف صفائی کا دھیان رکھنا چاہیے سبھی لوگوں کا سممان بھی وہاں پہ جا کے کرنا چاہیے یہ ہماریے
بالکل کیا درست فرمایا آپ نے کہ وہاں ہم لوگ ایک دوسرے کا سسمان کریں گے
ہاں کیونکہ یہ ہمارے کلچر کے اوپر ہوتا ہے گھومنے کا اصلی مزہ تب یہ جب ہم اچھی یادیں لے کر لوٹ ہیں نہیں تو ہم راستے میں کسی سے لڑتے جھگڑتے آئیں گے کھ ما کا تو اس سے ہمارا من بھی خراب ہو جا جائے گا جو ہم نے لاسٹ میں جتنی بھی یادیں لی ہوں گی جتنا بی خوشی آنند محسوس کیا ہوا وہ سب ہمارا ختم ہو جائے گا
کیا بات کہی ہے کیا کتنا درست فرمایا ماشاء اللہ کیا بات کہی ہے آپ نے کہ ایک طریقے سے ہمارا گھومنا بھی ہو جائے گا لیکن ہمیں جس خوشی کے ساتھ ہم واپس جا رہے ہیں اسی خوشی کے ساتھ ہمیں واپس آنا چاہیے ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ جھگڑا ہمارا جو ہم جس جگہ گھومنے جا رہے ہیں اس جگہ کو دیکھنے جارے ہیں وہ جگہ ہی نہیں دیکھ پائیں گے جگڑے کے جک کر میں ہم ایک دوسرے سے بات نہیں کریں گے یا ایک دوسرے سے لگاؤ نہیں رکھیں گے پیار محبت تو رکھنا چاہیے خدا نے بھی کہا ہے کہ جہاں پیار محبت ہے وہاں خدا بھی ہے
جی جی جی بالکل صحیح کہا آپ نے میں نے نہ میں نے بہت سنا ہیں اجمیر کے بارے میں وہاں کی درگاہ ہے وہاں پر ایک چستیجی کی درگاہ وہاں پر اس کے بارے میں زیارت کے لیے آتے ہیں ان شاء اللہ جہاں جہ کر دعا کریں گے اور کچھ سمے سکون سے بیتے گا اس کے بعد چلیں گے سنا ہے وہاں شام کا نظارہ بہت سندر ہوتا ہے ماشا اللہ وہاں کا نظارے کے بارے میں اتنا سنا ہے میں نے جھیل کے کنارے بیٹھ کر ٹھنڈی ہوا کا آنند ہی کچھ اور ہوتا ہے اور کچھ تصویریں بھی کھینچیں گے اگر سمے ملا تو دیکھیں گی کہ وہاں کا اتحاسک جگہ وہاں پہ ڈھائی دن کا جھوپڑا ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ وہ بھوٹوں نے بنوایا تھا ڈھائی دن میں بنا تھا مطلب کہ
بالکل بالکل کیا درست فرمایا آپ نے کہ وہاں پر جیسے کی درگاہ ہے میں نے تو وہ درگاہ دیکھی بھی ہے وہاں لوگ بہت اتا بہت زیادہ لوگ آتے ہیں وہاں کا مارکیٹ وہاں کا لوکل جو جگہ ہے نہ وہاں پہ بہت سندر سندر چیزیں ملتی ہیں بہت زیادہ سندر سندر میں لے کے بھی آئی ادھر سے پتا ہے ہم لوگ رات ایک ایک بار ہم کہیں جا رہے تھے تو راستے میں ہمارا ٹرین وہیں روکا ٹرین سے جہاں ہمارا ریلوے اسٹیشن تھا اس کہ ایک کلو میٹر دوری پہ وہ درگاہ تھی ہم نے سوچا کیوں نہا ہم درگاہ بھی دیکھ کے چلے ہمارے دوست تھے ہم لوگ بھی تھے ہم نے درگاہ دیکھا وہاں کی وہاں جو ایک طریقے سے میٹھا ہوتا ہے نہ وہ جو درگاہ میں ایک طریقے سے لے کے جاتے ہیں چڑھانے کے لیے وہاں کا ہم وہ بھی لے کے آئے درگہ پہ چدر چڑھ ہمیں وہاں کا نظارہ مطلب وہاں جو لوگ آ رہے تھے نہ وہ مطلب جس کتنے کرسی کے ساتھ ا رہے تھے جب اللہ تعالی کے ساتھ وہ اپنی دا لگا رہے تھے نا بہت شانتی میں تھے نہ کوئی بی آئی پی درشن تھا نہ کوئی بھی ایسے تھا کہ افرا تفری ہو وہاں کا الگ ہی نظارہ تھا
جی بالکل صحیح کہا اجمیر کا تو آاندار درس دیکھنے کا آنند ہی کشال ہے ہ میں پانی کی بوتل اور تھوڑا سا ناشتہ ا بھی ساتھ رکھ کے لینا جانا چاہیے جہاں بھی سا جہاں بھی صاف صفائی کا پورا دھیان رکھنا چاہیے ہمیں ایشاء اللہ آج من خوش ہو گیا ہمیں
ماشاءاللہ ماشاء اللہ کیا درست فرمایا ہے آپ نے آپ کی نا ا آپ لوگ آپ کا تھوڑا سا کیا ہے میں نے دیکھا ہے آپ کو اتہاس پڑھنے کا بہت زیادہ سوق ہے
جی جی جی بالکل صحیح کہا آپ نے
ویسے بھی ا کتابوں کے بارے میں جان لینا چاہیے ہمارا جو بیتا ہوا کل ہے اس کے بارے میں جان لینا چاہیے اور آپ کو سمے مل رہا ہے تو میں تو آپ سے یہی کہوں گی بالکل آپ جانیے آپ سیکھیے کیا ایک طریقے سے اتہس کے بارے میں آپ معلومات کر رہی ہیں تو آپ کے پاس کچھ تو الگ ہے ہمارے یہاں وہ چیز نہیں ہے جو آپ کے میں ہے
انشاء اللہ ہمارا سفر آسان کرے اور ہمیں خیریت سے واپس گھر پہنچائے اور ہم خیریت سے ہی وہاں پر جائے
بالکل ماشاء اللہ کیا درست فرمایا آپ نے کہ ہم جس خیریت کے ساتھ جائیں گے اسی خیریت کے ساتھ واپس بھی آئیں
انشاء اللہ مجھے لگتا ہے ہماری سب سب سے یادگار یاترا میں سے ایک ہوگی ہے یاترا ہماری
بالکل بالکل ماشاء اللہ کے درست فرمایا آپ نے میری تو ویسے میں نے آج تک کی جتنی بھی یاترائیں کی ہیں میری سب سے خوبصورت یاترا رہی ہے وہ ہے پلین میں اڑنا میں نے مطلب جب میں پہلی بار ہوائی جہاز میں بیٹھی تھی مجھے بہت سکون ملا ماشاء اللہ کتنا اچھا لگا تھا مجھے کیا ہی بتاؤں آپ کو
جی جی بالکل صحیح کہاں
وہاں بھی میں نے دیکھا بادلوں سین بادلوں میں اوپر سے پوری دنیا دیکھنا کتنا خوبصورت جگہ تھا وہ بات بوں کے سات ایسے لگ رہا تھا کہ میں بادلوں میں کھیل رہی ہوں
جی بالکل صحیح کہا آپ نے جہاں جائیں گے وہاں صفائی کا پورا دھیان رکھیں گے کسی اسوھ نہیں ہونے دیں گے یہی یہی ایک اچھے مسافل کی پہچھان ہوتی ہے
بالکل کیا درست فرمایا آپ نے صاف صفائی کے لیے تو ہم ڈسٹ بین جھاڑو وغیرہ لے کے چلیں گے اور بتائیے فرمائیے محترمہ کیا حال ہے آپ کے
جی سب خیریت آپ بتائیے آپ کے گھر پریوار میں سب کیسا ہے
میرے گھر خاندان میں سارے لوگ بہت خوش ہیں اللہ تعالی کی دعا سے اور اور فرمائیے بیگم
جی جی آج مجھے آپ سے بات کر کے بہت خوشی ہوئی آپ کا بہت بہت شکریہ
ماشاء اللہ مجھے تو اتنا آپ سے بات کر کے بہت خوبصورت لگا اور کیوں نہ آج سے کبھی ملتے بھی ہیں آؤ کبھی ہمارے ساتھ دعوت ہے ٹھیک ہے ابھی ہم نا پھر بات کریں گے اللہ حافظ